ہاں میں ٹھیک ہوں آپ سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں ہم سب ٹھیک ہے گھر پہ سب ٹھیک ہو
ہاں سب ٹھیک ہے
ممی پاپا کیسے ہیں
وہ بھی ٹھیک ہے
اوکے اوکے اوکے
اچھا کیا کر رہی ہو آپ
بس بیٹھی ہوں اس ٹائم آپ سے کہ بات کر رہی ہوں
اچھا
اور
پھر آپ گئے گھومنے کہیں
ہاں گئی تھی ہم میں آئے جب سے اب میں آج کسی رشتے دار کے گھر گئی تھی اور ابھی ابھی آئی ہوں وہاں سے وہ تو یہیں گاؤں میں ہے ہمارے ہی علاقے میں کرتی ہوں ہمارے گاؤں میں پھوپھی کے گھر گئی تھی میں
آپ ذرا فون پاس رکھو آپ کی آواز نہیں آ رہی فون میں یہ کال صاف آنی چاہیے
اوکے اوکے اوکے میں رکھ رہی ہوں اب آئی صاف آواز
ہاں اب آرہی ہے
اوکے
اچھا اہ وہاں کیسا مزہ آیا آپ کو
ہاں اچھا مزہ آیا اور انجواۓ بھی کیا ہم سے باتیں بھی ہوئی
اچھا
ہاں
اچھا اور کون کون تھا آپ کے ساتھ
میرے ساتھ
ہاں
میرے میرے پارٹنر تھی لائف پارٹنر
اچھا ہا
جی
اچھا بچے ہیں آپ کے
ہاں جی شکر الحمد اللہ تین بچے ہیں میرے
آہہ آہا
آج آپ گئی تھی کالج ہلو
ہاں بولو
آپ کالج گئی تھی آج
نہیں آج نہیں گئی تھی میں ایکچولی آج مجھے گھر پہ ہی کچھ کام تھا تو کل جاؤں گی انشاء اللہ اور ہم فرائیڈے کو نہیں جاتے ویسے بھی کالج
اچھا جی ٹھیک ہے
ہاں فرائڈے کو وہاں پہ بہت کام آتے ہیں
ہاں اچھی بات ہے تو آپ نماز کے لیے بیٹھتے ہو بیٹھ جاتے ہو گھر پر اچھے سے ما زیادہ ہے ہوں اچھی بات ہے
میں ابھی سوپور گئی تھی ہ شاپنگ کرنے اس ٹائم بہت مزہ آتا ہے لیکن
اچا اچھا ہاں اس ٹائم مزاہ آتا ہے
چیزیں لانی تھی جیسے شوز
پھر لائے
ہاں پھر لاے دیکھیے وہاں پہ مل ہی نہیں رہےتھے ہمیں پیور بلیک چاہیے تھے
پھر ملے
ہاں پھر لاسٹ میں ہم ا ملے ہم وہ اچھی کوالٹی کا ڈھونڈ رہے تھے وہ سپورٹس ٹائپ وہ ایک جگہ ملا لیکن ان وہ مہنگا پڑ رہا تھا اس لیے
پھر اور ساتھ کوں ساتھ میں کون تھا اور
میری ایک فرینڈ تھی ساتھ میں
اوکے اس کا نام کیا ہے
کاشفا
اوکے اس نے بھی لایا پھر شوز لایا اس نے بھی
سیم لایا اور سائز بھی سیم لایا
اچھا
ہاں ہم لوگ ایک دم ٹو ینس لگ رہے تھے
ہاں جی ہاں جی ہاں میں نے آپ کو دیکھا ہے تم ٹیوینیوز لگ رہی ہو لگتی ہو
ہاں ڈریسنگ سینس بھی سیم ہے چلتے بھی ہائٹ بھی شکل بھی تھوڑی ملتی ہے
آپ کی سینڈ بھی اچھی ہے وہ مجھے بھی بہت پسند ہے اچھی ہے وہ
وہ سیکھ رہی تھی بارگینگ کرنا مجھے بہت ہنسی ہنسی آ رہی وہ ایسے ہی بات کری تھی دکانداروں سے
اچھا اچھا
ہاں اس کی وہ باق کرے کا اسٹائل ہی الگ ہے دکا ندار ب
دکاندار بھی تنگ آ گیا ہوگا آپ کے بارگن
ہاں ایکچولی وہ ایکچولی وہ اور لینگویج میں بارگنگ کر رہی تھی اس لیے
ان ان کے ساتھ بھی
ہاں ان کے سال تھے میں نے اسے بولا کہ ان کے ساتھ اردو میں بات مت کرو اردو میں بارگیننگ نہیں ہوتی اچھے سے پھر میرے سامنے پھر میں نے ہی بارگیننگ کی شو کے لیے
پھر ان کو سکھانا بارگیننگ کرنا اپنی فرینڈ کو
ہاں آج ہم نے یہ پہل فسٹ ٹائم ایسی شاپنگ کی ہے
مما کے بغیر
ہان پھر ہم ایگزیبیشن پہ بھی گئے وہاں پہ میں نے ہم چیزیں دیکھ رہے تھے ہاں بس ہے بس ہے وہاں پہ بہت اچھی چیزیں ملتی ہے
ایگزیبیشن میں کیا دیکھا آپ نے خاص کچھ
ا وہاں پہ بہت اچھے پرفیومس تھے اور کاسمیٹکس بھی تھے لپسٹک وغیرہ اور برشز تھے وہ میں نے لایا نا وہ جس سے وہ پیر صاف ہوتے ہیں نا وہ
کیا
وہ برش وہی لایا میں نے اور اپنے لیے ایک اسکرنچ بھی لایا
اوکے مجھے دکھانا پھر اوکے
ہاں میں دکھاؤنگی اس سے ہیئر فال کم ہوتا ہے وہ کپڑے کا بنا ہوتا ہے اوپر وہ ہارم فل نہیں ہوتا ہے بالوں کے لیے تھرٹی روپیز میں آتا ہے
وہاں پہ وہ وہ چیزیں ملتی ہیں جو مارکیٹ میں نہیں ملتی ہے نا
ہاں بہت اچھی چیزیں تھی وہاں پہ اور وہ وائپر بھی تھا چھوٹا جو آپ کے پاس ہے
ہاں ہاں وہ بیس روپے والا
یہ آواز باک گرؤنڈ وائس آرہی میں وہاں آرہی ایکچولی اہ آپ کو پتہ ہے آئیزہ سو گئی
کہاں پہ
کچن میں
ہو رہا ہے بھاب جان کہاں پہ ہے
وہ یہاں پہ نہیں ہے کچن میں ائیزا ہے اور وہ سوگئی ہے کون پتا نہیں وہ کہاں ہے
مجھے بھی نہیں پتہ وہ کمرے بھی نہیں
آپ کہاں بیٹھی ہو
میں باہر بیٹھی ہوں اس ٹائم بہت ہوا چل رہی ہے اچھی تازی تازی ہوا
یہاں کے آس پاس کے لوگ گرمی سے پاگل ہورہے ہیں ٹھیک
ہاں یہاں پہ بہت اچھی ہوائیں چل رہی ہے اس ٹائم
ہاں
آجا ہوجاؤ فریش آپ بھی فریش فریش ہوا
اچھا کتنے منٹس ہوئے پھر میں آؤں گی جب یہ ٹین منٹس کمپلیٹ ہوں گی
ٹھیک ہے اچھا تو چھ منٹ ہوۓ ہے چھ منٹ چھ منٹ
منٹس ہوئے
ہاں
ٹین منٹس کمپلیٹ ہوں گے تو ٹاسک کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد میں ناؤشین سے بات کروں گی
ٹھیک ہے
پھر ائمن سے ایک اور بار اور میرے یہ ٹاسک بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے
اچھا نماز پڑھی آپ نے
نہیں ابھی نہیں پڑھی ائیزا پانی پہ سو گی ہے ایک منٹ میں ذرا اسے ٹھیک کرتی ہوں
اس کو اٹھا پلیز وہاں سے کو اٹھا
کہاں رکھو ں ا سے
ٹی وی کمرے میں
ٹھیک ہے میں کچھ شیٹ ٹوکر لاکے رکھتی ہوں اسے
ہاں جی
سیون منٹس ہو گئے ایمن بھی آپ کے ساتھ
ہاں وہ بھی ہے
یہ آواز ہے ہے
یہ آواز نہیں آنی چاہی لیکن آ رہی ہے
لیکن مجھے اچھی لگ رہی ہے
ہیں۔ ہں ہں
اور بتاؤ
کیا بتاؤں
یہ جو آپ کے سائڈ میں جو یہ چیز ہے مجھے چاہیے پانچ روپے دوں گی یہ پانچ روپے والی چیز ہی چاہیے مجھے
کتنے منٹس ہو گئے سیون ایٹھ منٹس ہو گئے اب بس دو منٹ باقی ہے
اور اور بولو کچھ خاص
اور بتا کل مجھے کالج بھی جانا افہام کہہ رہا تھا کہ میرے لیے کچھ نہیں لایا ہاں
کل جانا ہے کالج
کل جانا ہے کل سیٹرڈے ہے نا
ہاں
لیکن اب ہماری یہ سمر ویکیشن بھی ہوگے ہاں کل ہاں انشاء اللہ کل لنچ ضرور ساتھ لے جاؤں گی وہاں بھوک سے بھی پیٹ میں درد ہے اوپر سے وہاں کا کنٹین اس میں کچھ اچھا نہیں ہے کھانے کے لیے
ہاں مجھے پتا ہے
وہاں پہ جو میگی ہوتا ہے نا وہ چھوٹی سی بال ہے وہ فورٹی روپیز میں دیتے ہیں اس میں دو چمچ ہوتے ہیں
کھانا لے جایا کرو نا ساتھ میں
ہاں میں وہی کروں گی
اچھا نہیں
وہاں پہ معمولی سا وہ ایگ رول دیتے وہ بھی ا ساٹھ روپئے میں ایسے
وہ نہی
اور وہاں پہ ز
وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ چیزیں مت کھایا کرو اس سے ہیلتھ بگڑ جائے گی اللہ بچاۓ ہاں اچھی بات ہے مت خریدا کرو مت خریدو ہوں
نائن سیون بجلی کڑک رہی ہے ابھی بارش ہو رہی تھی پتہ نہیں یہ بند کیوں ہوئی مزہ آیا تھا
اللہ کی مرضی ہم کیا
اس لیے آج بہت زیادہ گرمی تھی
ہاں ہاں بہت زیادہ اسی لیے تھوڑی سی بارش ہو گئی
ہاں بارش ہونے سے پہلے بہت زیادہ ہی گرمی بڑھ
کاش آج رات کو بارش ساری رات کو بارش
ہاں پھر تھوڑا یہ ماحول ٹھنڈا ہو جاتا
ہاں اور نیند بھی اچھا آئے گی
ہاں
ورنہ رات رات بھر کھا کروٹیں بدلنے پڑتے ہے نا
کل بھی ہمیں اچھے سے نیند نہیں آئی وہاں پہ سونے کے لیے تکئے ہی نہیں تھے
ہاں رام پورہ میں
تکیے پہ سو گئی
ارے میں تو میں تو اذان کے ٹائم میں جاگ گئی تھی میں تو اذان کے ٹائم ہی جاگ گئی تھی پھر مجھے نیند ہی نہیں آئی پھر میں پتا ہے کہاں بیٹھی ہوئی تھی باہر ورنڈا پر صبح صبح سویرے ہاں نماز کے ٹائم صبح مجھے نیند نہیں آئی نا پھر میں باہر چلی گئی
میں رات کو اٹھی اور میں نے تکے لیا پھر میں سوگئی پھر مجھے تھوڑی نیند آ گئی
ہاں مجھے پتا ہے آپ نے تکیہ لیا تھا میں نے دیکھا صبح لیکن اب تو کراٹیں مار رہی تھی زور زور کی آپ کو نیند آئی آپ کی بول رہی ہو مجھے نیند نہیں آئی آپ
میرے بر تکئے کے بعد نیند آئی مجھے اس سے پہلے نیند نہیں آئی
اچھا لیکن مجھے تکیہ پر نیند نہیں آتی
ہاں اس سے گردن میں لیکن درد ہو رہا تھا
ہاں
آپ ہو گئے کم کوئی آ رہا ہے نے نے پہنس کم آتے تھ چٹنی بنادوں گی اگر یہ میرے پاس آئے تو پیسے زیادہ آتے ہوگے
ٹین منٹس سوگئی
اچھا میں کاٹتی ہوں آپ کا
اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ ہو ہو
کاٹو
یہ کاٹ کیو نہیں رہے